السلام علیکم
وعلیکم السلام السلام علیکم
وعلیکم السلام السلام علیکم
کتنی بار کرو گے سلام
آپ ٹھیک ہو
شکر اللہ کا اپ ٹھیک ہو
ہاں جی شکر آپ بتائیے گھر پہ سب ٹھیک ہے
ہاں شکر اللہ کا سب ٹھیک ہے یہ نا یہاں پہ ہیا جان ہے
یہ کب ائی
مجھے نہیں پتہ ہے کسٹم سے میں کری تھی نا اندر یہ پریس میں نے اس کو آب دیکھا
اچھا ٹھیک ہے یہ کس کے ساتھ آی ویسے
مجھے لگتا ہے میے بھائی کے ساتھ آئی شاید پورا بھی نہیں پتا
ٹھیک
ہاں ہاں اب میں سوچ رہی تھی میں بہت ٹائم کے بعد وہاں جاؤں گی لیکن ابھی تو پرمیشن نہیں مل رہی ہے کوئی بات نہیں ہے نا
توم آپ کو کس نے کس نے روکا ہے
مجھے تم نے روکا ہے
کیا
ت نے روکا ہے تم نے
میں نے کیا بتا
ارے کچھ نہیں میں مزہ کر رہی ہوں
اچھا
اور اور آپ ٹھیک ہو
ہاں جی آپ ٹھیک ہو
شکر اللہ کا آپ کو کیا میں بھول ہی گئی نہ فون کرتے ہو نہ کچھ
اب فی الحال تو میری آپ ب پت ہی میری انگیجمنٹ تھی اسی سلسلے میں تھوڑا میں بزی تھا
ہاں
اس کا نام کیا ہے نام نہیں بتاانا اس کا نام کیا ہے
اس کا نام ہے خوشی
اچھا اچھا ٹھیک
ہ
میںسےا بھمی
یہی کچھ چار پانچ
مجھے مجھے پہلے بات ایک بتاؤ آپ آپ نے مجھے دعوت بھی نہیں کی
کیا دعوت کرتا مجھے بھول ہی گیا قسم سے اتنے اتنے مہمان تھے کیا بتاؤں
اچھا اچھا ٹھیک اور مجھے دوسری بات پتا وہاں پہ یہ بیک گراؤنڈ شو کیا ہے
میں نا چائے پی رہا ہوں ایکچولی
اچھا اچھا ٹھیک آپ کی پ آپ کا پیڑ جو ہے نا یہ پھٹنا چاہیے
کیوں کیا ہوا آپ کو
آپ کتنا کھاتے ہو
ہاں تھوڑا سا ہی کھاتا ہوں کتنا کھاتا ہوں
مجھے پاسہ ہے لیکن آپ پک لے ہو مجھے سمجھ ہی نہیں آتا آپ کا کھانا کہاں چلا جاتا ہے ہ
ہاں
اچھا وسپ جم جایا کرنا روز
میں کہاں جیم جاا ہم
اب جایا کرنا روز میں نے دیکھا نا اف جایا کرا جم سے بہت فائدے ہوتے ہیں لیکن دشتتا نہیں ہے وہ دوسری بات ہے
ہوں
آپ کی آپ کی اتنا پرسنل جاتتی ہو
ارے میں بتا رہی ہوں صرف آپ کو
الیے کوئی بات نہیں مجھے بہت برا لگا ہے میں روں گا اب
کیوں ارے میں کسم سے سج بتا رہی ہوں ہاں ہاں آپ نے بتایا تھا لیکن میں مذاق نہیں کر رہی تھی آپ کو میری بات شاید سمجھ نہیں آئی
مجھےئی صا ب شکریہ مجھے
جن سے فائدہ ہوتا ہے کسم سے
ہاں مجھے آیا کون سا فائدہ ہاں ہاں
ہاں ہاں جی جی
ہاں جی
ہاں ہاں آپ کو پتا ہے میں نے کپڑے الٹے پہنے ہیں
کیوں
پتا نہیں غلطی سے ہوئے جلدی میں لگائے میں نے
ہاں
ورنہ کیا آپ کو پتا ہے مجھے وہ پانچ سو ابھی جیب میں ہی ہے
کون سے بھ رکھو رکھو جو میں
کوئی یاد ہی نہیں ہے
رخ رکھو جی نہیں
میں نے بھی جیب میں را کے چھوڑو خیر
اس میں نا وہ سب چیلنج کریں گے یاد ہے کون سا
برابر سچ میں سچ میں
میں نے سچ بولا ابھی کتنے ابھی تو چار یہ
تینین دن تین دن صرف
ابھی تو چا ابھی تو سکس سیون ای
ہاں ہاں ٹوینٹی ون کو ہم کریں گے چیلنج ٹھیک ہے مجھے بحن بول رہی تھی آپ کو پت ہے مجھے بحن بول رہی تھی ایسے بھی ہولا کہ جب آپ اسکول جاؤ گی مجھے پتا ہے اب گھومنے جاؤ گی پھر
ہاں کس بہن نے بولا
وہ نا بیج والی بہن نے
اچھا ٹھیک
ہاں لیکن آپ کو پتا ہے ان مسئلہ بھی ہے نا
کیا
اس کو پتاہ ہے تمہیں باہر جانا ہے
ہاں ہاں یہ مسئلہ بھی ہے آپ نا ایک کام کرنا
ہاں
آپ اس کو کل کچھ نہیں بعد میں بتاتا ہوں میں
پرسنل مت جؤ پا پلیز
میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں مجھے تو جانا ہی ہے آپ کو بھی تو پت ہی ہے
ہاں ہاں آپ کو تو جانا ہے بابا کے ساتھ مجھے پتا ہے
اچ
ویسے میں نے آپنے گھر والوں سے بات کی تھی میں بھی جاؤں گی پھر کیا بولا انہوں نے
خب کی تھی آپ کیوں جھوٹ بو رہی ہو
آپ کیوں پنیر بول رہی ہو
اب توم بول رہی ہو ہے نا
ہاں
آپ نے مجھے یہ گندی عادت کی میں نا گھر میں بھی بولتی ہوں چاامن
کپ آ دت
ہاں مرناٹ بہت زیادہ مطلب نا یہ نہیں کہ میں ایک ہی بار بولوں گی اگر مجھے کوئی بولے گا نا بعد میں کہاں بولوں گی اس کو کسم دکھاؤ میں بولوں گی اس کو چمن یہ گن بھی آد تھا لے کر
بہت بہت
تیرے فرینڈ کو بھی یہی آد تھے وہ نا بات پ بولتے ہیں یہی
ہوں
ہے نا
ہاں ہاں
ہاں مجھے نا اب یہ کیا بولتا ہے اس کو مجھے کھڑکی سے یہاں سے دکھ رہا ہے وہ دکاندار مجھے اتنا گندا لگتا ہے وہ آج بھی کھلا ہے مطلب نا وہ کبھی بند نہیں ہوتا ہے
اچھا آپ نا وہ جو میرا فرینڈ ہے نا اس کو کیا تھا نا آپ نے ان بلاک
ہاں ہاں
ہاں ابناا واپس بلاک نہیں کرنا ٹھیک ہے صحیح رکھنا ان بلاک ہی
آپ کو پتا آپ نے بتایا نا کل اس کو ان بلاک ہی رکھنا
جی جی
میں نے پھر اس کو میں نے بلاک اس کو کیا تھا پھر آپ نے بتایا نا ان بلاک ہی رکھنا میں نے پھر ان بلاک کیا
اچھا کیا اپنا ان بلاک ہی اس کو رکھنا کیونکہ کبھی ضرورت پڑتا ہے
ہاں ہاں ورنہ کے پ کبھی اس کو کال کرتی ہوں یہ کہاں ہے
ہاں ہاں لیک لیکن ایک کام میری ب بات ہے اسے مت بتانا ٹھیک ہے
ہاں ہاں یہ پتا کروں گی نا یہ کہاں ہے وغیرہ
نہ
کیا
کچھ نہیں
پھر ہم پھر ہم پرسنل باتیں کیا کریں گے ٹھیک ہے
کچھ نہیں اس کے ساتھ کبھی کبھی جبنا مجبوری ہوگی
اوکے کوئی بات نہیں میں نے اس کے چیٹس کر کے ایسے ہی رکھے
ہاں ہاں ر کوو ایسے ہی
جی
اور بتائیے آپ
بس ہم مجھے اب چیلنج کرنے کا بہت موڈ ہے
آپ ن اس کو واٹس ایپ سے ہی ان بلاگ رکھنا وہاں سے نہیں سمجھی فون سمپل کال سے
مجھے مجھے پتا ہے مجھے پتا ہے
ہاں جی
مجھے نا میرے میرے پاس میرے پاس ن پاپا کا فون ہے میں وہی دیکھ رہی تھی
اس میں کیا ہے اتنا
پتا نہیں اب اب کھولا میں نے اب دیا میں نے پاسورڈ اس کو اب کھولا میں نے
اچھا ٹھیک ہے تویکنا کیا ہے
دیکھنا کچھ نہیں ہے اس میں کوئی گرو بھی ہے
چیلنج کریں گی ہے نا پوائنٹس وائ سے ہی رکھنا ہے
اوکے کوئی بات نہیں
ہاں ہاں
ہاں ہاں چیلنج تو کرنا ہے ہمیں
جی جی
اس میں اتنے ایڈ ہے کوئی گرو ہے اس میں گگن ہے اس سم سے آپ کو پتا ہے
کیا گرو راہ دیوی متل ہے اس میںڈ کیا کیا بتائیے
یہ مجھے وہ لگ رہا ہے جو تیرا فرینڈ ہے نا
کن
نہیں ہے وہ نہیں ہے
اچا گو سمیر
نہیں نہیں یہ نہیں ابو لیکن مجھے یہی لگ رہا ہے اسے چھوٹا دکھ رہا ہے نا
کون سا والا فرین
وہ ہاں سمیر
اچھا سمر ٹھیک وہی م اسی کو ہاں اسی کو گرو بولتے ہیں ہم
اس میں فوٹو سے بھی وہی لگ رہا ہے شاید مجھے
سر آپ مجھے سینڈ کیجے
میں بھیجوں گی اس کے بعد
نہ نہ کیجے آپ سینڈ پھر بول جاتا ہے
ارے نہیں بھول جائے گا مجھے نہیں لگتا یہ وہ ہے شاید
کر یہ نا اپبسینٹ کیج نا ابسینٹ
کتنے د سے بات کرتے ہو
میں نے سیدھا بتایا کی تی اس میں
نا پ اب کر
کیجیے نا کیجیے نا سینڈ کیا اچ
لیکن نیٹ پلیز سوری اس کو نیٹ ابھی چلے گا نا یہ خور سینڈ ہوگا ٹھیک ہے
کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں
آپ یہ کف کے ساتھ کر رہے ہو کچھ
ہاں ہاں
ہینی اتنا یہ نا کاند پھٹ گئی
میں نا ایسے ایسے کر رہا تھا اس کو
آپوپا ت ہے وہ فینڈ ہوا
کیا بتا رہی تھی آپ
وہ سین ہوا
جی
میں بول رہی ہوں وہ سینڈ ہوا
ہاں ہاں یہ نہیں ہے وہ
اوکے
جی
مجھے بتاؤ اس کے پیسے کب آئیں گے
کس کے
اکشر
کس کے
ارے اس کے نا جو اسکول میں ہم کام کرتے تھے وہ دوسری والی
مجھے کیا پتا
اس کو کتنے پیسے آئیں گے
ہوں
کرنا کیا
ہاں جی
تجھے پتا نہیں میر پپا کس ہو میں کیا کیا ہے میں پھر ہنستی ہوں نا اسے پتاہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے
سینڈ سینڈ فوٹو اٹھائیے اور مجھے سینڈ کیجیے میں ب ح
چلیے ہم بہت میں بہات کرتے اللہ حافظ
چلیے اللہ حافظ